ہمم
ہیلو السلام علیکم ہمم
وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ
جی بالکل ٹھیک ہوں آپ سنائیے سب خیریت سے ہیں
اچھا جیسے آپ بتائیے کھانا وانا ہو گیا آپ کا
ہاں کھانا تو ہو گیا ہمارا آج جلدی پکا لیا تھا امی جان نے تو کھانے سے تو بالکل فری ہیں
اں پہ ہماری امی کھانا بنے رہی ہے
اچھا اور سنائیے جا اور سنائیے
یہ کہہ رہے تھے کہ آج آج کل پیڑ پودے ہمارے لیے کتنے مہتب ہو گئے ہیں ان کے بنا تو کچھ نہیں لیں گے پیڑ ہے تو ہم ہے پیڑ نہیں تو ہم لیں گے
ہاں ماشاء اللہ یہ تو آپ نے بالکل بالکل صحیح فرمایا یہ تو بہت اچھا وشے ہے پیڑ ہماری زندگی کے لیے بےحد ضروری ہے اگر پیڑ بھی نہیں ہے تو ہمارا جیون بھی نہیں ہے
یہ تو یہ تو ہمارا جیون گر ہے بیر ب تو ہمے میے پڈس ہمیں کتنا کچھ ملتا ہے کھانا پینا دوائیاں دوائیاں وغیرہ بھی ہمیں پیڑ وغیرہ سے ملتے کوئی کہئی پیڑ جو دوائیاں بنانے میں بڑی اپیوگ ہوتی ہیں
ہاں ہاں ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا آپ میں
یہ کئی جنگلے وغیرہ میں بت جڑی بوٹیاں وغیرہ پائی جاتی جس سے ہے نا دوائیاں بنتی ہیں اور وہی جڑی بوٹییاں آج کل کاٹ وٹ دیتے جس کی وجہ سے دوائی بننے میں بھی بڑی دقت آتی ہے
ہاں ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح کروایا دوائیاں بھی بنتی ہیں اور جیسے کہ پیڑ پودے نہیں ہوں گے تو ہمیں آکسیجن بھی نہیں ملے گی کہیں سے بھی تو جس کے بنا انسان تو دور گیا جانور بھی جیوت نہیں رہ سکتا بنا پیڑ پودے کے کیونکہ جب آکسیجن ہی نہیں ملے گی پیڑ پودے نہیں ہوں گے تو کیسے جیوت رہے گا انسان اور جانور دونوں
لیکن صحیح فرم رہے ہیں ہماری وجہ سے جانور کو بھی کتنا پریشانی ہوتی ہے جانور تو پیڑ وغیرہ کاٹتا نہیں اپنے اپیوگ کے لیے پیڑ وغیرہ تو انسان ہی کاٹتے نا اپنے اپیوگ کے لیے ان کی وجہ سے جانوروں اتنی دقتیں ہوتی ہیں آج کل ان کا گھر بے گھر ہو جاتے ہیں پھر سڑک وڑک پر گھومنے لگ جاتے ہیں تو لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں جانور بھی پریشان ہو جاتے ہیں ان سے وہ بھی کیا ہی کرے ان کا بھی گھر تو ہم نے ہی برباد کر دیا ہے اب پہلے نیوز میں دیکھا تھا کہ ساؤتھ کے ساؤتھ میں نا پورا جنگل کاٹ دیا تھا پورے جانور ادھر ادھر بھٹک رہے کہ بچا رہے
ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا اور میں بھی یہی سوچ رہی تھی پیڑ ہمیں پھل بھی دیتے ہیں پھول لکڑی اچھایا کتنا سب کچھ تو دیتی ہیں ہمیں پیڑ پودے اور پھر بھی پتا نہیں آج کل لگ کیا کرتے رہے ہیں ماشاء اللہ بالکل بھی نہیں سوچتے ہیں کہ ان کو کاٹے نہیںئی کاٹ دیتی ہیں نئی نئی جگہ پر کہیں گھر بنا رہے ہیں کہئی فیکٹریاں بنا رہے ہیں کہیں کچھ کر رہے ہیں کہیں پارک وغیرہ کہیں میرج ہوم وغیرہ نئی نئے بلڈنگ بنانے میں لگ جاتے ہیں پیڑ پودوں کو کاٹ کر کے
بالکل جہاں پت چل جاتا ہے کہ خالی میدان ہے وہاں پر جتنا بھی پیڑ وغیرہ کاٹ واٹ کے ہوٹل وغیرہ بنا لیتے ہیں کچھ بھی مال وغیرہ بنا لیتے ہیں اتنی پریشانی ہوتی ہے جنگل کو کاٹ سنے میں ہم کو بالکل اتنا دکھ ہوتا ہے کہ کوئی ایک پیڑ کاٹ دیتا ہے ہمارے سامنے تو ہم کو اتنا دکھ ہوتا ہے کوئی انسان جنگل کاٹ دیتا ہے ہو ان کو بالکل دکھ نہیں ہوتا ہوگا
ہاں ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے انسان کو بالکل انسان پتا نہیں کیا کر رہا ہے پیڑ پودوں کو ایسے تو کاٹ رہا ہے پتا نہیں کیا ہے
بالکل صحیح فرم رہی اپنے فدے کے تین مہینے سے کاٹے جا رہے ہیں
گرمیوں میں کتنی پیڑ پودے جو ہوتے ہیں تو ان سے کتنی چھایا مل انسان بالکل بھی نہیں سوچ رہا ہے کہ ہمارے لیے تی ہیں جو پیڑ ہوتے ہیں ان پہ بہت سارے پھل لگتے ہیں دیکھو مینگو ہو گیا سنترا وغیرہ یہ سب پیڑ پودوں پہ لگتے ہیں پھر بھی کاٹ دیتی ہیں
بالکل میرے سامنے تو لکڑیاں بیچنے کے لیے پگے وغیرہ کاد گئے تھے لکڑیاں بیچنے کے لیے پیسے آنے کے لیے اتنے بڑے پیڑ کو ہمارے سامنے کاٹ دیا تھا
ہاں بالکل صحی فرمایا آپ نے
وغیرہ ہے تو
ہاں بہت سارے کا پیپل کا آم کا ببول کا سرکار نے وہ ہ سبھی پیڑ کٹوا دیے اور وہاں پہ ایک کالج بنوا دی
ا ہم نے بھی بہت زدہ دیکھا گاؤں وغیرہ میں پیڑ وغیرہ نہیں کاٹا جاتا اور شہر وغیرہ میں کام وغیرہ ہوتا فیکٹری بنانا رہتا کچھ بلڈنگ بنان رہے رہتے جس کی وجہ سے پیڑ وغیرہ کاٹ دیے جاتے ہیں اور ہم نے بھی دیکھ گاؤں میں اتنا زیادہ پیڑ وغیرہ نہیں کاٹتے ہیں تو شہر کے لوگ بڑے پیڑ وغیرہ کاٹتے پورا ایک پیڑ کو بھی بڑے ہونے میں بیس سے پچیس سال لگ جاتے ہیں کئی کئی پیڑ تو سو سو سال تک جیوت رہتے ہیں ان کو بھی کاٹ دیتے ہیں
ہاں ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا ان کو اس لیے کاٹتے ہیں کیونکہ وہ بےیکار ہو جات ہیں وہ والے پیڑ ہوتے ہیں نا جو سو سال کی ہو جاتے ہیں وہ کیا پھر بڑھتے نہیں ہیں وہ کیا بولتے ہیں گن گنا انے لگتا ہے ان میں تو اس وجہ سے کاٹنی پڑتی ہیں وہ ہمارے یہاں پہ ایک پیڑ سا راستہ بولتے ہیں نا پیڑ کو ایک پیڑ ہوتاہے فراز کا پیڑ ماشاءاللہ وہ قریبا ساڑھے پرانا پیسات سال تھا ہمارے گھر پہ ہمارے کھیتوں میں تھا تو پھر وہ ہم نے کٹوا دیا پھر اسی جگہ پہ دوسرا پیڑ پجایا سیم بیسائی فراس کا
یہ بھی کوچھ دقت تو نہیں ہے کہ چلو کام وغیرہ ہو رہا ہے تو پیڑ وغیرہ کاٹ دے رہے تو چلو ٹھیک ہے تو ان کی جگہ کہیں اور جگہ بھی تو پیڑ وغیرہ لگا دینا چاہیے
ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے ہمار ہم نے تو ویسے بھی کئی جگہ پیڑ پودے لگوائے ہیں اور پیڑ ہمیں پیڑ مٹی کو بھی سرکچت رکھتے ہیں
بالکل صی فر م ہم نے بھیدیش تو میں دیکھا ہے کہ جب گھر وغیرہ بناتے ہیں نا بیچ میں فیکٹری وغیرہ کچھ بھی بنانا رہتا ہے تو کئی پیڑ بڑے پرانے ہوتے ان کو اکھاڑ کے دوسری جگہ لگا دیتے ان کو کاٹتے نہیں ان کو اکھاڑ کے دوسری جگہ شفٹ کر دیتے ہیں دوسری جگہ لگا دیتے ہیں ان کو بھی پیڑ وڑوں کا لگانے کا مہتو زیادہ پتا ہے وہ پیڑ وغیرہ لکڑیاں وغیرہ زیادہ نہیں کاٹتے ہم نے دیکھا ہے جاپان وغیرہ میں ہم نے دیک سنا ہے کہ ان کے بیچ میں جو پیڑ وغیرہ آ جاتی ہے نا تو ان کو دوسری جگہ لگا دیتے ہیں پر ہمارے یہاں پہ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہمارے یہاں پہ بھی ایسا ہونا چاہیے
ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہمارے یہاں بھی جیسے کہ چھوٹا پیڑ ہوتا ہے ہم اپنے گھر پہ جیسے کہ آپ کا پیڑ لگا لیتے ہیں گرمیوں میں اب وہ بڑا ہو جاتا ہے تھوڑا سا تو اپنی یہے نیم کا پیڑ ببول کا بہت سارے پیڑ ہوتے ہیں پپیتا پپیتا کے تو ان ان سارے پیڑوں کو ہم کھیت پہ بھجوا دیتے ہیں پھر وہ بڑے ہو جاتے ہیں وہاں پہ
ایسا بھی کرنا جب ب جب نئے نئے بچے ہوتے ہیں نا تب ان سے جب نہیں ہو جس دن آتے ہیں تو ان کے نام پر بھی ایک پیڑ وغیرہ لگانا چاہیے تو ایسے دیکھتے ہیں تو بہت پیڑ وغیرہ ہو جاتے ہریالی ہریالی ہو جاتی کیونکہ بچے تو ہر جگہ جنم ہوتا ہی رہتا ہے ہر بچے کے جنم جب ہوتا ان کے نام پہ ایک پیڑ لگا دینا چاہیے ان کے امی ابو
ہاں ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا اور ویسے تو ابھی کل یا پرسوں ہی یہ پریاورن دوس نکل کے گیا ہے پیڑ پودے والا تو ہمارے یہاں پہ ہاں ہاں تو ہمارے یہاں پر بھی بہت سارے پیڑ لگائے تھی اور میں نے بھی اپنے آنگن میں ایک پیڑ لگایا تھا امرود کا پودا
ج صحیح تو صحیح ہے صحیح پلوار ہی ہے آپ سب کو لگانا چاہیے پیڑ وغیرہ اسکول وغیرہ میں بھی ہم جبتے ہیں تو اس دن کو ہے نا بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا تھا ہمارے اسکول وغیرہ میں اب اسکول ہی وغیرہ میں مناتے پھر باقی جگہ کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے وہ دن تو کسی کو یاد بھی نہیں رہتا ہے اس دن کو تو پورے دھوم دھام سے منانا چاہیے لوگوں کو ہر جگہ پیڑ وغیرہ لگانا چاہیے کیونکہ پیڑے ہے تو ہم ہیں یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں پیڑھی نہیں رہیں گے تو پھر ہمارا بھی جینے کا کوئی ارتھ ہی نہیں ہے کیونکہ پیڑھی کاٹ دیں گے تو آکسیجن آئے گا نہیں جب آکسیجن رہے گا نہیں تو انسان جیوت کیسے رہیں گے
ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا جب پیڑ پودے ہی نہیں رہیں گے تو ہم جیوت کیسے رہیں گے
ہاں ج آج کے لیے نہیں آنے والی ہاں آنے والی پیڑھیوں کے لیے بھی ہاں ضروری ہے
سیاد سے ہوئے چلو ٹھیک ہے آپ سے بات کر کے ان کو بہت اچھا لگا کہ آپ کی پیڑ وغیرہ کے بارے میں سوچتی ہے
ہاں مجھے بھی
ہ ہاں ہ